ہیلو
ہاں جی
ہاں جی السلام علیکم
وعلیکم السلام اور بتائیے کیا کر رہے ہیں بڑھیا آپ بتائیے
میں بھی بڑھیا ہوں اور بتائیے
بس ہو گیا گھر کا کام
ہاں جی کام ہو گیا بس تھوڑی بارش ہو رہی ہے یہ تھوڑا کم ہو جاتی بند ہو جاتی ہے تو میں کپڑے کپڑے وہ ڈال دوں دھلے رکھے ہیں کپڑے
اچھا آپ نے بھی کپڑے دھولیے اور میں نے بھی آج کپڑے دھولیے
ہاں یہ نہیں دیکھو ڈیلی کا روٹین ہے ہم عورتوں کا کیا ہوتا ہے کہ جو کام ہو جائے وہ اچھا ہے
ہاں جی ہاں جی
ہاں پھر یہ نہیں کپڑے ایسی ہیں کہ روز اتنے نکال لو جتنے دھو گے پھر کل کو پھر اتنے ہی دکھائی دیں گے
ہاں وہ تو ہیی میں تو خود صبح اٹھ کے ہاں جی
سنک بھی ہوتی ہے نگی بیڈ شیٹ گندی ہو گئی ہے اس سے دھو دو پھر یہ ہوتی ہے کہ پردے کو دھو دو اس چکر میں کپڑے کم ہے نہیں ہوتے
یہ حقیقت ہے
ہاں ہاں مئی تو کہتی ہے کہ روز اتنے کپڑے کر لیتی ہے میں نے امی مجھے دکھائی دے جاتے ہیں گندے تو سوچتی ہے انہیں بھی دھو دوں
ہاں صحی بات ہے کہتے ہیں نا کپڑوں کو وردان ہے اگر آپ ایک کپڑا دھونے جائیں گے نا دس کپڑے سات میں نکل کے آئیں گے آ کے پاس
ایک کپڑوں کا ایک برتنوں کا
ہاں ہسبینڈ کھڑے ہوں گے نا ارے لو میری بنیان لو میری پینڈو بھی ہیں شرٹ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے رومال بھی ہے یہ سب دھو دو
اور ایک اور خاصیت ہے اگر اپ کتنے کپڑے دھو لو اس کے بعد اپ جب فری ہو کے بیٹھو گے تو اپ کی نظر ک اگ کیا کہ یہ کیسا کپڑا ائے گا یہ تو رہ گیا
ہاں یہ حقیقت بات ہے حقیقت بالکل
ہاں تو امی کہتی اب اس سے دھوئے گی میں نے کہا نہیں اب کل دوں گی
ہاں صحیح بات ہے مجھے بھی ذرا زیادہ دکھتے ہیں نا ادھر ادھر پڑے تو میں اٹھا کے مشین می فیک دیتی ہوں بس اب یہ کپڑے نہیں دیکھنے چاہیے
ہاں میں بچوں سے کہتی ہوں جو بھی دھلنا ہے ابھی نکال دو پھر اب بچوں میں کیا ہے ارے ممی یہ تو ہے کیا میں کہ اب پٹائی کر دوں اب اتنے سارے کپڑے دوئے ہیں سکھانے کی جگہ نہیں ہے تاروں پہ اور آپ کے کہہ رہے کپڑے رہ گئے
ہاں کتنا بھی ڈرائی کر لو تھوڑا بہت پھر بھی دھوپ لگنی اچھی ہوتی ہے کپڑوں کو
ہاں نہیں خدا کی رحمت ہے میرا گھر کافی کھلا ہے بڑا ہے
اچھا اچھا ہوا سے سوکھ جاتے ہوں گے
تے گھر کی پر کھلا بہت ہے
ہاں لگ جاتا ہو گیا آدھا پونا گھنٹہ نہیں
آرام سے لگتا ہے ڈیڑھ گھنٹہ آرام سے لگاتار لگی رہوں تو
اچھا اچھا
جی
وہی ہے نا چلو کوئی نہ ہو ہی جاتا ہے ہلکے ہلکے
ہاں بچوں کی چھٹیاں ہم زیادہ لگتا ہے کیونکہ جب اسکول سے جب تو یہ بچوں کو فٹافٹ کرا پھر لگ گئے پھر صاف کہتا تھا شام تک
وہ یہ رہتا ہے نا ہر چیز مینٹین رہتی ہے ہماری اور اب تو بچے کہیں کھلونے ڈال دیے تو کہیں چپل پڑی ہے کہئی کپڑے پڑے ہیں تو کہیں وہ سو رہے ہیں تو بیٹ پہ چادرے پڑ وہ مسڑی پڑی ہیں تو پھر ان کو بار بار جھاڑتے رہو میرے بچے کہتے ہیں بیرا گ ہو جاتی ہو میں اپ کو اس صدر کا
بالکل صحیح کہہ رہے ہو یہی میرے میرے کو بھی یہی نام ملا ہوا ہے کہ امی آپ تو ایک چھٹیوں میں بھی ریسٹ نہیں کرتی ہو
کیونکہ پتہ نہیں کی بیڈ کے اوپر چادر مڑ موسڑی ہوئی ہوتی ہے مجھے غصہ اتا ہے بہت
آج بچے باہر گئے ہیں تو میں نے اب پورے کمرے صفا کر دیا چاروں اب ممی کہہ رہ اب تجھے سکون ہے سب سفا ہے یہاں کتنی دیر کا سکون ہے آتے ہی بیٹھ جائیں گے کہ یہاں چیئر ڈال کے بیٹھےاں پیر کے بیڈ شیٹ دیکھنے دو منٹ میںکٹ دیں گے
و ھی ھے نا کہ دیکھو اگر ہم گھر گندا رکھتے ہیں نا ایکچولی کی اس دن کی بات پت کیا ہوتی ہے اس دن آپ کے گھر لائن سے مہمان آتے ہیں
یہ پکا آپ صحیح
ہے نا اور جس دن آپ کے گھر سے صفائی ہوگ نا اس د ن آ پ کوئی نہیں بٹک
کوئی نہیں بھٹکے گا میں کہتی ہوں میرا گھر کل صاف تک کوئی لیا اور آج میر گھر کرتا ہے اتنی دور سے بندہ آ رہا ہے جس کو میں جانتی تکری
وہی کہہ رہی ہوں نا جس دن گندا ہوگا نا اڑ کے ایک مہمان جائے گا نہیں دوسرا آپ کے دروازے پہ آ جائے گا
ہاں صحی کہہ رہے آج میرا گھر بالکل صاف ہے آج کوئی نہیں کل میں ایسی تھی میں نے گیہوں وغیرہ سفا کرے تھے تو میںی پہنچا بعد میں لگاؤں گی پہلے گیہوں دھوک ڈال دیتی ہوں اب بھیا گیہوں دھو کے ہڈی تھی اتنی ہی آنا جانا سرو ممی سے ملنے آ گ کچھ وہ گئی پھر کانٹی آ گئی پھر میرے بھائی آ گئے میں کہ آج کے ہی دن ملا سب کو
ہاں وہی کہہ رہی ہوں نا میں آپ کو کہ کیا کہتے ہیں جس دن آپ کا گھر تھوڑا سا بھی گندا ہوگا نا اسی دن سب آ کے ٹپکیں گے
ہ پھر ہمیں اندر سی فیلنگس آتی ہے کہیارے یار پہلے گھر ہی صفا کر لیتے
ہاں پری ہوتا ہے آئی یہ سوچ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں کبھی گھر صاف کرتی بھی ہے یا نہیں ہے
ہاں یہ ہندوستان میں یہ ہے یہ سوچ ہے لیڈیزوں کے اندر کہ وہ آگے والے کی زیادہ سوچ رکھتی ہے اس نے کیا سوچا ہوگا میرے بارے میں
ہاں وہی نا پر دیکھو جی پھر یہ ہوتا ہے تھوڑا سا نا جب ہم تھوڑا سماج میں بیٹھنے لگتے ہیں نا تو تھوڑا سا لگتا بھی ہے کہ ہاں ہمارا گھر صاف ستھرا رہنا چاہیے یہ چیز یہ نہیں ہونی چاہیے یہ چیز آ نہیں ہونی چاہیے
اب آپ نے دیکھا نہیں اب صفائی بہت جیادا ہے کسی کے گھر چلے جاؤ آپ کو گندا گھر نہیں ملے گا
ہاں
کہیں بھی چلے جاؤ روڈ اتنی صاف ملیں گی گھر اتنے صاف ملیں گے پہلے کیا تھا بس کھانا اور بس موٹا موٹا کام کر لیا باقی چھٹی
کیونکہ پہلے ایکچولی ٹائم بھی نہیں تھا لوگوں کے پاس اتنا کیونکہ دیکو پہلے چلوں پہ کھانا بنتا تھا صبح اٹھ کے چار بجے اڑد رکھ دیتے تھے آج ہم نے اڑد بنانے ہیں تو تب وہ پک کے آتے تھے ایک دو گھنٹے تک اور اب تو آپ چار پانچ کوکر میں لگاؤ چلو چھٹی دال بن گئی بات یہ ہوگئی ہے پہلے لوگ چولہے وغیرہ زیادہ یوز کرتے تھےب
ہوں پہلے کھانا بھی جلدی بن جاتا تھا
ہاں سب بیٹر اور تے بھی اتنے بڑے ہوتے تھے کہ آپ دو تین ہ پھلک ایک ساتھ سک سک سک سکتے تھے
ہاں
ایک بندہ سکنے والا ہوتا تھا ایک بندہ بیل بیل کے ڈالتا رہتا تھاا
ہاں پہلے کٹمب بھی تو بڑا ہوتا تھا ایک ساتھ رہتے تھے سب چاچی تائی اور ان کے بچے دادی سب ایک ساتھ تھے پہلے اب کہاں اب کل فیملی ہے تو سب کا یہی ہے
ہاں ہماری جیسے ایک دادی ہے اس کے جتنا پریوار تھا سب ایک ساتھ رہتا تھا یہ تو دیر حقیقت کہہ رہے ہو آپ
اب تو ایک کل فیملی تبے بھی چھوٹے ہو گئے ہیں چپاتی بھی چھوٹی ہو گئی ہیں
ہاں دل بھی چھوٹے ہو گئے ہیں
حقیقت بتاؤں اب دل بھی چھوٹے ہو گئے ہیں کسی کے اندر اتنی کی وہ نہیں ہے کہ دوسرے کو اگر آیا تو اس کا ایک ٹائم رہتا ہے کہ کب جائے گا کب جائے گا
بس وہی اگر وہ ایک دن بھی رہلیا ن تو بس دیر رہے گا ہاں ج ہی کب جاؤ گے
نہیں منہ پہ تو نہیںے کہتے پر ہاں ہاں فیل کرا دی تھے ادھر ادھر گھومنا واچ دیکھنا کیااں یہ کبضائے تو دوسرا بندہ سوچتا ہے کہ یہ میرے سے پریشانی نکلنا چاہیے اب پہلے پتا چھپ سو آتے تھے پھوپھی آتی تھی آپا آتی تھی تو کتنا اچھا لگتا تھا
ہوں سحی بات ہے اب کہاں اب تو کوئی بلا کے بھی کو تو بلا کے کوئی کچھ نہیں ہے
نہیں مجھے تو اچھا لگتا ہے جب میری نندے آتی ہیں میں تو کہتی ہوں آپ ہر بار چھٹی ہوں میں بنا کہیں آ جائے کرو پوچھا مت کرو ا کیاپ کے گھر ہے مجھ سے پہل آپ کا ادھیکار ہے آپ کی امی ہے یہاں آپائ کرڑو
ہم تو خود ہماری تو ممی نہیں ہے ڈیڈی نہیں ہے سسر ہمارے لیکن ہم اپنی نند کو کہتے ہیں بھائی تو آ جائے ک کیونکہ دیکھو جی ہمارے علاوہ کون ہے ان کا ہم بھی اگر ان کو تھوڑا پیچھے ہٹائیں گے تو پھر اچھا نہیں لگتا نا بس بڑھیا کیا بنائیں گے دوپہر کو
سوچ رہی ہوں بچے آ رہے ہیں دیدی آ رہی ہیں نند آ رہی ہیں وہ تو راجما چاول اور رائتاہ اور پھلکے بنا دوں گی یا پوڑی یہ میں پوڑی بنا دوں گی پر پھلکے اچھے لگتے ہیں
ہاں ویسے پھل کے زیادہ کمفرٹیبل لگتے ہیں لوگوں کو کھانے کیوںکہ نا پوڑیاں تلی ہوئی ہوتی ہے نا تو جلدی سے سفر سے کوئی آئے نا تو پوڑیاں نہیں دینی چاہیے
نہیں اپب نے یہ پہلے تھا کیا آتی پوڑی پکوڑی چلتا تھا اب نہیں ہے تو سی دی روٹیاں ہ لائی
ا تو خیر
ہوں اور بتائیے
بس بڑھیا موسم بہت اچھا ہے آج باہر بیٹھے تھے تو کہا چلو کال دیکھ لیتے ہیں آپ کیا کر رہی ہیں
کچھ نہیں بس امی نے کھانا نہیں کایا تھا تو ہ گ س میں یہ کہہ رہی تھی میرا بھی پیٹ سےحی نہیں ہے بعد میں کھاؤں گی کھانا توب کہہ رہی ہیں کھانا بنا دیں میں نے کہ ٹھیک ہے ابھی بناتی ہوں
ہاں جی ہاں جی صحی بات ہے دیکھو جی ان کو بھی
ہمارے علاوہ کون دیکھے گا نہیں میں تو پورا دھیان دیتی ہوں میں ٹھنڈی روٹی نہیں کھاتی ہے کبھی بھی چھپاتی ینی کتنی ملائم ہو پھر بھی یہ لگتا ہے کہ ٹھنڈی ہو گئی ہمیں اندر سے لگتا ہے جب گھر پہ ہیں تو بنا کے دیتے ہیں گرم
بہت اچھا کرتے ہو آپ تو بہت اچھی سوچ رکھتے ہو
ہاں ارے دو پلا کی بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے
وہ گیس ہےپ کون سا لکڑیاں جلانی ہوتی ہیں
دو منٹ لگتی ہے ایک کاتط اتنے دوسرے تیاروں پہ پہنچ جاتی ہے دو سےو زیادہ کھاتی نہیں ہے
ہاں بزرگ بندہ کتنی کھا لے گا ارے وہی انہیں اگر ہم ہنس کے دیں گے نا تو ان کا پیٹ تو ایک میں ہی بھر جائے گا
ہاں یہی ہے
کہ دیکھو ہمس
وہی بہت ہے ا یہی چاہتی ہ کہ میرے سے اس کے پرتی کوئی ایسی کمی نہ ہو جائے کہ
نہیں ہوگی نہیں ہوگی آپ بہت اچھے ہو بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے
ٹھیک ہے مجھے بھی آپ سے بچل کو بہت اچھا لگا ٹھیک ہے خدا حافظ ممی آ رہی